یک وعلیکم السلام
دیکو
ٹھیک ہو ہ جی میں ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں کے گھر میں سب ٹھیک ایسی بیٹی
یار میں بہت خوش میں بہت خوش ہوگئی
ہاں میں بھی خوش میرا بھی
میں نے شہر کو بولا نا آپ کسی مطلب کسی کو کال کرو
ہ ہاں گٹ وال
ہلو
ہاں
بولا اس نے کسی کو کال کیا بولا ہاں اس کو یہ ٹین لگتی ہے ٹینتھ ڈیو بی ٹینت کی ڈیوپی اور آدھار کارڈ لیکن آدھار کارڈ اپ ڈیٹ ہونا چاہیے
آپ نے کیا ہے آدھار کارڈ اپڈیٹ
کا آں
آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے نیٹورک پرابلم
ایک منٹ ایک منٹ سر اورم ہلو
ہ آپ کی آواز اچھے سے نہیں آ رہی
اور آ ہلو اب ارے آواز
ہاں آب رہی ہیں
ا کیا ری ت کہ ا پرسوں ہی ف
نہیں بوزوں میں کل سے اپنا دماغ
جیسے پھر میں نے اپ کرایا
اچا میں نے پرسو کیا یہ اپ ڈیٹ اچھا سنو میری بات مے نے بھی آپ کو پتہ ہے ہم نے یہ غلط کیا ہمیں اچھے سے پتاہ کرنا تھا ن پہلے اس کے بارے میں از میں وہ ٹائینٹی کا فام لائیا
ہاں
پھر بھی ہونا چاہیے لگتا ہے لیبر سرٹیفکیٹ ہے نا ہم ایسے ہی رکھیں گے فل کر کے ضائع کوئی چیز نہیں ہوتا
ہاں گ
مجھے کا لمی نیشن کرنا ہے الیونتھ مارکس کارڈ کا اور یہ اس کا بھی
ہاں میرے بھی سارے ڈاکومٹس کا اچھا سے یہ بہت پریکٹیکل بات ہورہی ہے ہیلو
ہاں
اچھا اور
جی مجھے جانا ہے ابھی نہیں اچھا لنک آئے کہ مطلب ہمیں کرنا ہے پھر سے تھرڈ سمیسٹر کا یہ ہاں میں نے کیا اگر پتاہ ہوتا نا تب سے ہم نے اگر پتاہ ہوتا نا ہم نے کب کا بنایا ہوتا شٹ
ہاں
تو ایک دن میں ایک دن لگ جاتا ہے مہربانی اچھا سا ہم میں نہیں بولا وہ بھی ہے نا وہ پتہ نہیں کہاں کھویا ہوتا ہے
ہاں وہ کھویا ہوتا ہے پورے زیادہ تو ادر ادھر ہوتا ہے اسکا ذہن
ہاں وہ بھی ہے
انگریز
وہاں بھی کرتے کچھ پین کارٹ ہونا بھی چاہیے ہے نا
ہمم
میں نے اپنے ڈارک کمنٹس سارے ایک لفاف میں رکھے اپنے سارے ایٹتھ مارکس کارڈ شاید مجھے یہ
میں ایک ہی لگاتی ابھی جو دیکھا نا اس میں رکھتی ہوں
ہاں مجھے ایٹتھ کا مارکس کارڈ بھی ہے ففتھ کا بھی ہے سیونتھ کا بھی وہ میں نے دوسرے فارم میں رکھا وہ ممما نے مطلب میری ما ہے نا وہ اچھے سے سمبہلکے رکھتی ہے چیزو کو آپ کو پتا ہے ریسیٹ ہے نا ریسیٹ فیک جوہاں مطلب پڑھتی تھی اس میں سکول میں مطلب
ہمارے پاس بھی ہوں میرے بھی ایسے ہی رکھے پاپا
کہ ساری
فوٹو
یہ مجھے بولا میرا کوئی فوٹو ہے آپ کے پاس بچپن کا
ایک دن ہمیں اٹھایا تھا وہ گروپ فوٹو پتا نہیں وہ کہاں گیا
ان کو ہے وہ
وہ چوڈے کے فون میں تھا
ہاں آپ کے کتنے کالز ہوئے ہیں آج تک کتنے ٹاسکز
آہ
کتنے ٹاسکس ہوئے آپ کے ہیلو ٹاسکس کتنے کمپلیٹ ہوئے
ائی تھنک تھر تین ہوئے فیو تین میں سے اب فور تین ہوگا اس کال سے اس کے بعد ا امم تھرٹین والا ٹاسک ہے نا
ایئمن کے ساتھ کرتی ہو بات
ہاں کیوں
ٹاسک والا اس میں ابھی تک اس کا پیمنٹ مجھے ایکٹو ہی نہیں ہوا
ہاں ٹھیک
پتہ ہے اس نے کیا بولا اس پیشنٹس رکھنا پڑتا ہے سر پتا دھیرے دھیرے آتا ہے ہم نے جیسے صبر کیا ہے نا مجھے بھی کتنے دن تک نہیں ا رہا تھا پھر میں کل معلوم کرو نا پکا مجھے کہنا کیا
کس کو
وہ جو میں کل کہا
اسس کو کس کو
ہاں
کس کو
کس کے بارے میں بول رہی ہو آپ ہاں ایسے اسٹارٹنگ میں بولنا تھا ٹھیک ہو چسے آج کیا کھاتے ہو ا سکول جاتی ہو ایسے
اچھا
اس نے بولا تھا نا اس نے وہ بات بولی تھی تو وہ سچ ہے اگر افواہ آ گے بھی ایسے مطلب میرے ساتھ فیوچر میں مطلب کس کو کہتے ہیں بڑھنا چاہتے ہیں نا مطلب
ہاں تو اگے بڑھیں گےتو میرا ویٹ کریں گے تو ان شاء اللہ آفٹر گریجویشن ہوئے گا
ہاں تو بس کاں کی کدھر کہ جاؤ کہ آپ سکتے کبھی بھی اس کے لیے نہیں ہے وہ وہ بھی میں پتہ کرتی ہوں ا ویسے وہ
بالکل پھر اس کی مرضی ہے نا
اس کو پتہ ہی ہے آپ کا نمبر
ہاں اس سے پتہ ہے
مسلہ بہت اچھا پھر جب ہے نا
ہاں
سناپ چٹ ٹھیک ہے
وہ ویڈیو مت تھے آپ کے پاس جو میں ایئمن اور وہ کھیل رہی تھی ایک دن وہ برف میں
ہاں
وہ میں نے تو ہے نا وہ اپپ وہ جسے
ہم نے جب اپنے پہلے مطلب فون لا تھ ت آ گو میرری پک تھی ہی ملب موجود ہو پلیئر سر ٹو تھاؤزنڈ تونٹی ون
تا آپ پ
مجھے ہے بچپن کی ایک پک بس مجھے بچپن کی ایک ہی پک ہے مطلب وہ اس دن میں تھرڈ کلاس میں پڑھتی مطلب ایک بہت ہے مطلب
پ تھا ایک سالک س پہن
ہوں
ہاں بند پتاارا
وہ وہ وہ کسوئی ہاں ٹو تھاوزنڈ ٹونٹی ٹو تھاؤزنڈ ٹوونٹی س است ا ٹو تھاؤزنڈ سکسٹین میں شاید وہ پک ہی اٹھائی میں
ہاں اوکے
ف اور پرے خراب کر مجھے پران مقابلہ کرا پڑا
کیا
آپ کو پتا ہے کیا کیا ہے نا
کیا بورت ہوں
مجے دوات گاڑی میں اب وہ وہےاتھ میں
ہاں اچھا کیا گوت تھا
اتنی میج میج د ہی ڈٹ کرتیوں ضور ٹرا
ہوں
لوگ سے گاڑی پ چڑتا ہے د مھے بہتکر یں گے نا کو
ہاں ساری بات
لگتا کاش پکل آئے گیا
ھو کرنا کالا
ہاں جس کن کو
کاش کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کالج آنے میں
نہیں پ ٹیچر کو کہ مجھےج اس لیے میں مدد پہنچاہں گی انہ نے کام اس کا کچھ پھر فیل ہو جائے نہیں وہ ایسے ہی جھوٹ بول نہیں اس سے میم نے کہا کہ
پھر کشم کے اسے
نہیں اسی نے جھوٹ بولا
او تبھی تو وہ گھر میں بیٹھی ہے
ہاں ہم تین سال کے بعد گھر سے نکلے آپ گھر پر بن کیا ضرورت ہے فچ نے بولا کہ ابھی تو